السلام علیکم
وعلیکم السلام اور سے بتاؤ کیا خیریت ہے
ٹھیک ہے تم بتاؤ تمہارا کیا خیریت ہے
ہاں سب الحمد للہ اور گھر میں سب کیسے ہیں
سب خیریت سے ہیں
امی کیسی ہے اور کیا کر رہی ہیں امی نماز پڑھ رہی ہیں کیا
نہی نماز پڑھ لی ہیں امی چوڑی سیٹ کر رہی ہیں
آ کہیں جانا ہے کیا گھومنے
نہیں جانا نہیں ہے ایسے ہی تھوڑا صاف صفائی
او اور ابو کیا کر رہے ہیں آ نماز نماز پڑھ کے کھانا وا کھالی
ہم نے سارے لوگ کھانا کھا لیے اور سارا کام بھی ختم ہو گیا
او سونے کی تیاری ہے
ہاں جا ہی رہے تھے سونے تو تم کال کرتی آپ کی کش ہو رہی ہے
اچھا وہ سو رہی ہے
ٹی وی آن کرنے کا سسٹم نہیں ہے
نہیں بس کان میں لگا کے ہی بات کرنا ہے میرا بھی ہو گیا ایرم ساتھ میں آئی ہے اریبہ سو گئی ہے تمہارے جیجو آئے تھے کھانا کھا لیے ہیں وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں بھی نیند لگر رہا اتنا را ایرم پریشان کر رہی تھی سلگ گیا تھا تو پھر نیند کھل گیا ان کا بھی اور نی کھلا تو پھر سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی جلدی تو ان کا ھم تو پھر نہیں پھر نیند لگا اٹٹی تو اٹھ گیا اس کے بعد
اور ادھر موسم کیسا ہی تھا تو موسم صحیح کیا ہوا ہے
ادھر بھی موسم صحیح ہے ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چل رہا ہے لگ رہا تھا کہ بارش ہوگی اب بارش ہوگی اب بارش ہوگی لیکن ابھی تک کوئی نہیں ہے تھوڑا تھوڑا دھوپ نکلا ہممم
ہمم ادھر تو بارش ہوئی تھی تھوڑا دیر بارش ہوئی پندرہ بیس منٹ اس کے بعد پھر ٹھنڈا ٹھنڈا ہوا چلنےگا مطلب صحیح موسم کیا ہوا ہے
ادھر تو بادل بھی ہے ہلکا دھوپ بھی ہے بھی نکلا ہے جسٹ
ہممم امی تو گیہوں پس آئی تھی چت
گہیوں گھرسے لائی تھے
ہاں وہی جو ایک بار گئی تھی گاؤں اس ٹائم
اچھا سارا گیہوں آگیا
ہمم ہاں شاید آ ہی گیا
ہاں آپی کو بھی کال کیے تھے صبح میں ہاں سب کیا بولتے ہیں ا بھائی جان وجن کے بارے میں پوچھے پھر تھکی ہوئی تھی سو سوئی ہوئی تھی جس سوئی تھی مطلب کہ بولی کے موبائل دیکھتے دیکھتے تاخ لگیا آپ فون رہ گیا گئے تھے چھڑیاپھر تم کال کی تب اٹھا بولتا ڈسٹرب ہی کر دی ہے تو نہیں اکثر ہی گروپ سے بس اٹھنے ہی والے تھے ہاں آج تو گئے تھے تو وہی بچے لوگ کو اسکول بھیج دی سنا بابو لوگ کو اور پھر بھائی جن کو بھیج دی تھی اس کے بعد پھر اور کام کر لی تھی بس برتن دھونا تھا تو سوچی کہ تھوڑا لیٹ لیتے ہیں اس کے بعد تو پھریں گے یہ کا جیرو ممی ممی کر رہی اری بس
اریبہ ہم کو لگا اریبہ ہی کا آواز ہے
نہیں تم سے ان کو ساتھ میں رہے گی ہی نا
تو اس کو کیا چاہیے
کہتا کھانے والے چاہیے ککرے دیے ہیں ایک تھی دیے کاغذ بولتے ہیں ہممم چنگم دیا تو چنگم کھائی اس کے بعد تو پھر اور کچھ چاہیے تو کرکرے تھا تو وہ دیے ہیں اب پتا نہیں کیا چلیے آم کھائیے ا اور میگی چاہیے میگی پیٹ پلو ہو جاتا ہے
تو تم ایرم تو میگی نہیں کھاتی ہے ایرم کو تو پیتا لگتا ہے
ہوں تب بھی
اچھا ایرم نانی اگر آئے گی نا تو ایرم کو میگی بنا کے کھلائیں گے
کو آیا کے تم مناؤ گی لیکن تم مناؤ گی لیکن میں کبھی نہیں دیتی ہوں
چھوٹ کتنا بو رہی ہو یرا جھوٹ کتنا بولی ہو بنا میں بناتی ہوں تو سب سے زیادہ تم ہی دیتی ہوں
نا
ایرم کو تو سب سے زیادہ ایرم کو تو سب سے زیادہ ملتا ہے
ہاں اگر اگر ایرم کو ہے نا گھومنے لے جائے گی میلہ دکھانے
ہمم ایرم ایرم آئی گی نا نانی کا تو ایرم ایرم کو ڈیزنی لینڈ لے جائیں گے اور ایرم کو لے جا کر کے اور بڑا والا جلا اٹھا دیں ایرم اور ایرم کے پاپا دونوں کو
اس کے پاپا بڑے والے جھولا میں بیٹھتے ہیں ایرام نہیں بیٹھتی ہے جھولا میں بس ڈر لگتا ہے
ہم ہم اور ارام کی ممی دونوں بڑا رن میں بیٹھیں گے ایرام کی پاپا اور ایر بغل میں ایک چوٹا سا ناام رہتا ہے اس میں دونوں بیٹھ جائیں گے
ہوں ا ایرم کو گھمانے لے جانا اور کیا ببل میکرس خرید دینا بس
بگوان میں گس خریدیں گے ا رام پورا گیل
ہوں
بیس روپیہ میں ایرم پورا کی ایرم ایرم کی پاپا دونوں لیکن وہاں آئرم واٹر پارک تو رہتا نہیں ہے مچھلی کی جگہ مچھلی والے میں آئرم کو ڈال دیں گے
پہلے تو ڈیزن وین پہلے لگتا تھا نہ تو اسٹیم اسٹیمر ٹائپ کا بھی آتا تھا مطلب ایک مطلب ٹپ ٹائپ میں بڑا سا ٹپ ٹائپ میں رہتا تھا ٹیوب ٹائپ میں اور اس میں اس اس میں بورڈ ٹائپ کا رہتا تھا اس میں چلانے والا رہتا تھا لیکن اب تو آتا بھی نہیں ہے
ہوں
ا بہت کم کر دیا ہے
اسپیس کم ہو گیا اس نے کھل کم کر دیا
اسپیس کم نہیں ہے لیکن زیادہ اسٹس لگاتا ہے اور پھر رائڈ کرنے والا رائڈ رائڈ کرنے والا تھوڑا سا میں جتنا ہو پایا ہو پایا اب تو اب تو ڈریک گنند نہیں آتا ہے
ٹریگن ٹگن اچھا اس میں زیادہ لوگڑھتے
ہاں نہیں ڈریگن پہ ہی تو کتنے لوگ جڑتے ہیں ملب بس تو
نہیں لگتا تھا
ڈر نہیں لگتا ہے یہاں ٹرین کو سیدے سیدھے گولا گولا سا
ہاں ہوں
اچھا اچھا ڈریگن نہیں لگااتا تھا ڈریگن کی جگہ پہ اب ڈریگن کی جگہ پہ اب ناؤ میں رہتا ہے وہ یہ والا پاس والا
ہاں
ڈریگن میں ویسٹ ہو جاتا تھا
ہوں
ارم ارم کا وہ موت کوواں دیکھیںگے
ہوں ارم کو بیٹھنا ہے چوکی میں ارم کو بیٹھا دیے ہیں
کیا کرنا ہے
ارم کو بیٹھنا تھا چوکی میں بیٹھا دیے ہیں
چوکی بیٹھا دی ہیں
اوپر چھت پہ نا ہے چھت پہ تو تو اس کو ایک بیڈ لگا ہوا ہے بیچ والے چھت پہ تو اسی میں اس کو بیٹھا دیے ہیں بیٹھا ہے میں پیچھا کسی کو نہیں چھوڑنا ہےگو نگو پیچھے رہے گی میرے
کون کون سے روم میں کپڑا سکھانے والے روم میں
وہاں پہ چوکی نہیں لگا ہوا ہے بیڈ ایک وہاں پہ اس کو بیٹھا دیے ہم نیا کچن میں ہے نیٹ وورک صی رہتاا ہے
اور
ا ایرم کو پاپا پتتا نہیں گئے کہ نہیں گئے اس کے ابو ابھی تک نہیں گئے ہوں گے اچھی ہیں بھی سوئے ہوئے ہیں اس کے ابو سوورے ہیں ساتھ میں وہیں پہ ہیں آئس کریم وال اھا لگتا ہے اور دوری پہرے کے آج کام نہیں لگا ہے آج نہیں آیا ہے مستری
ا ہم لوگ کا تو اوپر اتنا اچھا دکھ رہا ہے نا
ہاں سبھی نیٹ اینڈ کلین پورا ایک دم چال سا پٹی سارا ہو گیا ہے سکاچک ہو گیا ہے
ڈیلی ابو جی یا تو ایک دن بیچ کر کے ڈیلی ابو جی جاتے ہیں جھاڑو پوچھا کرتے ہیں
ہاں تو کسے نہیں کرے گی جب نا چکا چک دکھے گا
اوپر بھی پورا کورور وور سب لگ گیا بہت خوبصورت لگ رہا کچن میں بھی سب لگیا گیٹ اور مطلب جیسے کہ دو چھتی والا میں کورڈ رکھتا ہے نا مطلب پر میں ج رہتا ہے
اچھا
اس میں ہاں بہت خوبصورت لگ رہا بلو کلر کا لگا ہے اور سارے کھڑکی میں جیسے نیچے والے کھڑکی میں تو لوہا لوا نا سب جگہ لگا
ہاں اوپر میں تو سارا المنیم والا سیسا والا لگا ہوگا
اوپر میں سارے میں جس کی جو بڑا کھڑکی جو بڑا
ایک نیٹ والا اور دو سیسا والا
نہیں ایک اس کے سارے میں مطلب جو ابو جی کے روم میں ہے اس میں اس میں گرینری کچھ لگا اس میں ڈائریکٹ بس سلائڈر لگا ہوا ہے وہ کیوں بھی تھوڑا بڑا ہے کھڑکی اور میرے والے میرے والے روم میں چھوٹا ہے کھڑکی تو اس میں کھولنے والا ہے لیکن وہ بھی سیسا والا ہی ہے بلو سارے میں بلو بلو کلر کا اور گیٹ جتنا بھی ہے باتھ روم اور کچن والا وہ سارا نیچے جو ہم لوگ کا باتھ روم گیٹ ہے وہ وہ گرے کلر کا ہے نا اوپر میں سارا بلیک کلر لگا ہے تو وہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے مطلب وسے ہی بلیک کلر کرا ہے تو زیادہ اچھا لگ رہا ہے سلور کے ہاں بھائی سلور گرے ہے
ہوں
اور اوپر میں اوپر میں سارے بلیک لگا ہوا ہے
تو کھڑکی میں تم کریے ایسے دونوں ایسے سامنے کھل نے والا ہے
جو جو تھوڑا بڑا کھڑکی ہے جو تھوڑا بڑا کھڑکی ہے اس میں سلائڈر لگا ہوا ہے جو تھوڑا چھوٹا کھڑکی ہے اس میں کھولنے والا لگا ہوا ہے
ہوں ا کول دے او کھول دے پجامہ ا تو اس میں تو اس میں لگ جاتا ہے سامنے سے کھولنے والا لگ جاتا ہے
مطلب ہم نائی سمجھے سامنے سے کھولنے والا کیا
جیسے لوہا والا میں لگا ہوا ہے نا کھڑکی سامنے سے کھولتے ہیں اس طرح سے ہے تمہارے روم میں
ہاں میرے روم میں کھڑکی جیسے لوہا والا کھڑکی کیسے کھوتے ہیں
ہاں
ایسے ہی ہے بس دو ہی پلا ہے ہی ہے میرے میں اور اتنا اونچا نہیں ہے ہاں چھوٹا ہی میں ہاں ہاں میرے والے میں فھوٹا کھڑکی ہے لینس سے بھی اور چوڑائی سے بھی
اچھا ہاں کیونکہ دروجہ بھی ہے نا اس میں اسی چلتے ہیں
پھر باہر باہر والے فیس سائڈ والے بالکنی میں لگا ہوا ہے بڑا سا سائڈ ہے
ہاں
اور پھر کچن میں کچن میں پارٹ کر کر کے لگاو جس کی اوپر میں یہ جسے بیچ میں پارٹیشن دے دیا ہے اوپر میں سلائڈر ہے نیچے میں سلائڈر ہے بیچ میں پارٹیشن دے دیا ہے
اوپر والے چھت میں ج جہاں جس نیچے جو
کچن کچن میں ہاں ہاں کچن میں باہر ف سائڈ والے میں
کھڑکی میں بھی دیا ہے
اور پھر ایک جو سیڑھی کے پاس رتا ہے نا اوپر سیڑھی والا نہیں لگا ہے ابھی نیچے سیڑھی والا لگا تو اس میں بھی ویسا ہی لگا ہوا ہے اس میں اس میں بس ایک پلا ہے بس ڈیٹ ایسے سٹک نیچے
اچھا اب آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا کلیئر ویسے
اور فیس اور وہ جو تم آئی تھی نا اس سے میرا سمیر اور اور یہ آ سپاین والی آنٹی کا وہ گھر پینٹ ہو رہا تھا
ہاں باہر میں بھی وہی چل رہا ہے
ہاں وہ شاید تھوڑ کوسلی رہتا ہے
ہم
کیونکہ ڈائریکٹ پرنٹ سمپل پرنٹ نارمل پرنٹ کرانے پہ ہے نا کا کلر آ آ فیڈڈ ہو جاتا ہے اور ویسا والا بھی کرانے میں تھوڑا ٹکتا ہے اس لیے یے لوگ کرا ہے مطلب ابھی بس وہی واء وائٹ والا ہی ہوا ہے کریم کلر کا ہے مطلب ابھی پینٹ نہیں نا ہوا ہے توب بس ایسے ہی کیا لیکن اسی میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے
ہاں ہاں تو کون کلر کا فیس پہ ہے ابھی لیکن ابھی کلر تو نہیں ہوگا ا بھی
ابھی کلر نہیں نہ ہوا ہے ابھی صرف وائٹ ہی والا ہوا ہے
ہ اس تبھی اچھا لگ رہا ہوگا
ہاں اچھا لگ رہا ہے کم سے کم پور وائٹ وائٹ تو وائٹ ہاؤس لگ رہا ہے
ہوں چلی گئی ایرم نیچے اس کو باتھ روم لگ گیا تھا
ہ ہ
گلیم کول دو پجاما کول دو روپو کھول دو بلا ہی درا کھول دیتے ہیں نہیں نہیںگ نچے
اوپر باتھ روم کرنے کے لیے بنا ہوا ہے
کچھ نہیں ہے ویسے ابھی
ہوں
بنا ہوا نہیں ابھی ایسا ہی ہے